وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں
شکر ہے اللہ کا گھر پے سب
شکر اللہ کا اس اس سے پہلے والا فون ضیاء ہی ہوا
اس کا ایڈٹ نہیں ہوا
نہیں ہو ہو گئے سبمٹ ٹیکن ہوا نہیں
سبمٹ نہیں کرنا تھا نا پہلے اس کو پہلے ایڈٹ کرنا تھا دیکھنا تھا اگر ہوتا تو
وہاں پہ چڑھ گئے نا کچھ لکھ کر تھا
لکھت اچا اچا ٹھیک ٹھیک ٹھیک آئے سمجھ
ایا نئی كلک ہیئر فور مور ٹاسک
ہاں ہاں ہاں ہاں مجھے آیا سمجھ
تھوڑا اب آپ کیا بول رہے تھے
میں کہہ رہی ہوں آپ دیکھا کل میری بیٹی کو وہ کون سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن پہن کی تھی
ہاں
میں اسی کو پیس کر رہی ہوں اسی کو لے کے ہی آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے ڈراؤزر لائے گے نا ویسا گے نا ویسا
ہاں ہاں
تو کتنے کا آئے گا
چھوٹی کا کرنے میں ملیگا
پڑے گا کتنے کا آئے گا
پانچ چھ سوومیں
سات سو میں مئی نےپرسو لائے جو مے بچی کا لایا نا سات سو میں لائے میں نے اسی کپڑے کے للن کپڑے کے اور یہ جو میں نے اسکا دروزین لایا نا وہ بھی ساتھ سو میں ہے
چھوٹی کا بیٹی
ہاں
ا اچھا ہوگا نا مگر کول کیے
خالی ٹراؤزر سات سو کا اور جو اس کو ٹی شرٹ ہے نا وہ پانچ سو کی
اں نہیں مگر یہ کوالٹی پھر اچھی ہوگی بہت
وہ اس نے کہاں وہ امپورٹیڈ ہے وہ وہی پہ مائن لو کچھ ہے اس کی شاپ کا نام
ہوں
اسنے کہا یہ ا امپورٹڈ ہے
آج بڑو سے ذیادہ بچوں کے مہنگے آتے ہیں
آپ نے پتاہ نہیں ایئر فون لگایا ہے ایئر بڈ لگایا ہے یہی ڈفرنٹ پھر کیا ہوگا
نہیں میرری کچھ نہیں ہے لگا کے
اوکے باقی گھر میں سب ٹھیک ھے
ہاں سب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو
پھر آئی نہیں اندرات کو پھر سو گیا اچھے سے
میں وہاں سے آ کے سو گئی کیا
کھانا وانا نہیں کھایا
وہاں سے آئی بس تھوڑا سا ماما نے کھلایا تو تھوڑا سا آ کر ہی مجھے حکت ہی نہیں تھی
نہیں ہم نے پھر کھانا کھایا اور پھر وہ برتن ورتن اٹھائے اور پھر نہیں وہاں سے آئے پہلے دویا میں نے ہاتھ منہ خود کو بھی بیٹی کو بھی اور کپڑے واپڈے نکالے
الے میں نے اتنا کیا نہیں مجھے ماما نے بہت پہلے یہ منہ دھو تو نہ گلٹر ہے منہ پے میں نے منہ دھویا ہے ماما نے کھانا تھوڑا سا کھلایا خود ہی تو باس بستر ڈال کے تھا تو سوگیی صبح تک مجھے پتا ہی نہیں ہے
نہیں ہم نے اٹھائے پھر وہ برتن ورتن پھر وہاں سے جاڑو وغیرہ سب پچتیا پھر میں گئی سونے
آپکو پتا میری ٹانگ میں پرسوں لگی تھی نہ
ہاں
کل کل دوڑتے دوڑتے پھر سے مجھے وہیں پہ لگی ہے
وہ تو ہوتا ہی نا آپ کو پتہ ہے میں اس کو بھی بول رہی تھی دیدی کو بھی ایسا ہی یہ جو دوڑی نا
ہ مجھے وہیں پہ مجھے آج میں زیادہ ہی چل نہیں پارہی ہوں پھر ممما نے کل سے پھر سے کیا تو مگر زیادہ ہے اس سے زیادہ پہلے سے زیادہ
وہ تو ہوگا ہی
مجھے
یہ تو ہوگا نہیں
یہ پھر وہ سر ادری تھی کہ گھر گئے تھے
نہیں یہاں کیا کرتی وہ گھر گی
اچھا اچھا نہیں اس ان کے ساتھ مزہ آیا کافی
ہمم
ہمم
ہمم
اور
بس ٹھیک
اور بتائیے آپ
میں کیا بتاؤں میری نانی ہے ادھر
نہیں وہ ہے نا وہاں جہاں وہ کوئی مرضی
پتہ نہیں کیا کچھ
ایک منٹ ہیلو ہیلو
یہ کون رورہا ہے
ہاں
یہ کون رورہا تھا
تو میں ڈر گئی وہ میں گئی پہلے وہی دیکھ لی وہ پتہ نہیں حمزہ نکلا شاید باہر اس کو ماں بلا رہی تھی وہ جلدی جلدی آئی مطلب اس کو بلاتے بلاتے اور بیٹی کو دیوار کی سر
ہائے ہائے ہائے مطلب کی
اور کیا سال کو لگ گیا اس کو
ہ
ہم
اب حمزہ کو مرا
نہیں وہ باہر تھا اسی کو تو ڈھونڈ رہے تھے نا
اچھا اچھا آپ کیا بول رہے ہیں یہ کیا بول رہے
کیا
ایک سیکنڈ
اہ ہم ہیلو
ہاں ہیلو
کیا کہہ رہی ہو
میں نے بولا اور بتاؤ کچ
بس شکری اللہ کا اب سناؤ
بس ٹھیک آپ کو پتا ہے جب میری کزن کا آپ سے بات کر رہی تھی نا سامنے بیٹھ کے
ہاں
جب میری کازن آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی نا کل مندا نہیں پشت کرے ہ
سب ہوگئی تھی
نہیں سن نہیں رہی تھی میں ابھی پیچھے ہی بیٹھی تھی نا لیکن اس نے سار رکھا تھا نا آپ کے سار پے
ہوں
پ ام
بولوں پر
آپ کو ایس میں م جیسے میں اپ کے پاس بیٹھتی ہوں مگر ان سے ڈرنا نہیں چاہیے
لیکن ان کو ہے یہ پتہ نہیں شاید خون میں ہی یہ پروابلم ہے
ہاں ان کو ہے یے آپ کو پتا ہے اللہ کے سب میری نانی نے شام کو میری دیکو ورنہ اس کو پتا تھا نا ہم نے کیسے کھانا وانا وہاں پہ کھایا میری نانیوں کو مطلب اس نے دیکھا نا کھانا وانا ہم نے کیسے کایا ادھر پہ مطلب ہم نے یہ بھی کھائے مرغے میں نے میں نے بولا میری نانی نے کل دیکھا نا ہم نے کیسے کھانا بانا وہاں پہ کھایا
ہیلو
ہیلو
منجا آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہے
میں میں بول رہی ہوں مطلب میری میری نانی نے کل دیکھا نا ہم نے وہاں پہ کھانا وانا کیسے کھایا
ہاں
تو وہ پھر بھی شام کو تو بول رہی تھی
کیا بول رہی تھی
مطلب وہ کس کو سنا رہی تھی میری ماں اور میری چاچی کو آپ نے اچہے سے کھانا وانا کھایا ائیوں الگ ہی قسم کن کو سناری تھی ان کو آپ نے پھر کھانا بانا مرغی میں کھایا تھا آلو اور میٹ میں کھایا تھا
اچھا
میں نے بولا میں نے بولا اب مجھ دیکھا ادری پیکھی بوےاں نہیں میں نے بولا آپ کو ڈالا تھا پھر کو میں نے بو ہاں ہم نے اچھے سے سکھایا
سب ہے ہاں
نہیں ان کو سنا رہی تھی کہ نہیں انہوں نے بھی کایا ہے ورنہ کیا بھوکے اتے عجیب ہے کچھ
اب کیا کو سبھی کو جی مطلب یہ سب فیملی میں ہے پھرچ آ رہا ہے
بغا یہ تو حالتا تو ایک ہی جگہ وہ یہ پ پانی کو د ایسا ہے
ہوں
کیا مطلب یہ کیا مطلب ہے فیملی میں ایسا نہیں ملنا چاہی گے
ہوں آ رہے میں آپ کو بولوں گی کیوں نہیں لیتا آپ نے پیسوں سے انسان پتا نہیں کہاں سے گھوم کے آئے گا اس کے مفت
نہیں اکے مر اور پس ہے اس بھی دیے ہیں اس کو ایکسٹرا
ہوں ہ میں نے میں نے اس کو بولا نا چھوٹے والے کو یہ کیوں آیا ہے اس نے بھی یہی بولا کہ اس کی وجہ سے بہت جگہ گھمائے گا
ہاں اسی نے بولا ہوگا نا یہ سب مطلب اس کو کہاں پتا ا ہوگا نا سمج س
کیوں مطلب لوکل ڈرائیور نہیں ہوتے اپنے پیسوں سے انسان لنڈن گھوم کے آئے گا
اور کیا یہ کون سا مسئلہ کونسی بڑی بات ہے
بہانہ
بس
ہم کتنا ہنس رہے تھے گھر میں اللہ کی قسم
بھی
ہاں
کیوں
اسی بات پہ مطلب وہاں پر کیا کیا ری ایکیکٹ کیا اس نے
آپ کو پتہ ہے میں پھر سیدھے مطلب مجھے سیدھے نا اس کی فون کی طرح نظر تھی
ہاں
ہلو جی جی ٹھیک
سیم الحم بات کر رہی تھی نا پھر شام کو مطلب وہاں پہ اس نے کیا کیا مطلب کل ہمارا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا ہے نا
اور کیا پر گھر والوں پر گھر والوں کو بولا
ہاں آ خود یہ خود کو یہ عقل مند خود کو عقل مند سمجھتا ہے بقیوں کو بیوقوف
لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ مطلب باقی سمجھ
ہے نا ان کو لگتا ہے بس ہمیں کری عقل ہے باقی پگل ہے
ہوں
یہ جو کرتے ہیں نا ہم نے وہ کب کا کرلیا ہے
کیا ہے ہاں اور کیا پتہ ہے
اللہ کی قسم میں ا ان سے چوٹی ہوںا لیکن مجھے لگتا ہے میں میں نے ان سے زیادہ دیکھا ہے اس چیز میں تو زیادہ
چلو میں کرتی ہوں آپ کو واپس کال ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
کیا آپ ہی کرنا مجھے ریچارج نہیں ہے جلدی
ٹھیک ہے یہ ایسے ہی رہنا آن لائن ہے ادھر ہوتا ہی نہیں ہے پھر اوکے